عامر جان ٹھیک ہو اچے سے ہو
ٹھیک ہو
الحمد للہ میں بیٹھا ٹھیک ہو کہ وہ ہلو
بس گری پہ تھا
آواز ت نہیں آ رہی ہے ہلو ہاں بولو تو ک میں تھوڑا دور بیٹ تو یار کہ یہاں سے تھوڑا نیٹورک پرابلم ہے ہلو ہاں آباری چ سے آواز کبیریا وگا رہی ہے
ہاں ہاں ا رہے
اچھا ٹھیک اور سناؤ گرمی سب ٹھیک ہے ہلو
کرھرو
انگلی ہٹاؤو آواز نہیں آ رہی ہے
آواز نہیں آ رہی ہے
ہاں نہیں آپ کہاں گئے تھے مجھے آپ آ کا بھائی مجھے ہاں آپ کا بھائی مجھے ملا تھا کل مسجد میں اس ب ب عمر کایں نم سنے کیوں نہیں آیا بولا وہ راز کو گیا ادھر گمرگ
ہاں ہاں میں گئے تھا گلمرگ ہاں
اچھا سفر سفر کیسا رہا
تب ٹھیک رہا
اچھا ٹریفک جام تھا وہاں پہ
تھوڑا بہت جام تو تھا وہاں پر تو جام ہوتا ہی ہے
ہاں ٹورسٹ بھی آانی لگ ہوگے نا اس لیے ٹریفک جیام تھو ٹھیک اور مزہ آیا وہاں پہ ملب اچھا ٹھیک پھر روم پہ روم لیا تھا کہ ٹینٹ صاف تھا اچھا ٹھیک پھر کیا کیا کرایہ دیا روم کا روم کا کیا کرایہ دیا ہلو آواز نہیں آ رہی ہے ہلو
ہاں بولو
ہیلو میں نے بولا روم کا کیا کرایہ دیا پھر اچھا آواز ہی نہیں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے آواز
ہیلو ہاں ہ آباری ہے ہاں ہاں بولو
ہماری آپ ہاں ہاں ف ار مجھ بول رہنا ہو پھر روم کا کیا کرایہ دیا وہاں پہ
لگ میں
اے ٹو تھاؤزن دیا
ہاں
اچھا ٹھیک ابھی کہاں پہ گراؤنڈ میں ہو ابھی اچھا تبھی مجھے وہاں سے آواز آ رہی ہے کچھ کرکٹ والوں کی آواز شاید وہ کرکٹ کھیل رہے وہاں پہچ اچھا ٹھیک اور اور ور کہاں ہے یاور
یا اور ملا تھا مجھے اس ٹائم پتہ نہیں ابھی کہاں ہے اس ٹائم گھوم رہا تھا
کیا اچھا ٹھیک وہ رشید ہے نا وہ رشید آ اس سے اس کی بنتی ہے آج
ہاں اس کی تو آج بنتی ہے اور پھر
اچا ٹھیک وہ کب مسئلہ کپ کوا ٹھیک
مسلہ ہو آ گ ایک دو مہینٹ
اچھا ٹھیک پھر مبارک کرنا آ امرک کیپ بتیک مبار کرنا ہے پھر شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہ ان کا ہاں میں بھی ابھی گھر پہ ہی ہوں میں بول رہا ہوں شکر ہے ان کا کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا ورنہ ہم کو رو ان کی باتیں سننی پڑتی تھی جی یا اور ہمیں اشرشیدہ کی باتیں سناتا تھا وہ ہم کو اس ش بت سنا تھا پال کا تھے دونوں خیر چھوڑو ہم اپ یہ بات کریں گے میں ابھی گھر بھیج تھا ہاں میں بور ہو گیا گھر پہ یار سنڈے تھی نا آج سوٹا گھومنے چلا لیکن تم اکیلے اکیلے گئے ہو گھومنے
ا
ہاں رہا اچا ٹھیک اچا صبح واپس آے پھر گللمرگ س اچھا ٹھیک ابھی گھر کتنے بجے آؤ گے
گھراؤں گا یہی آدھا ایک گھنٹے کے بعد
اچھا ٹھیک پھر مجھے مجھ سے ملنا ٹھیک ہے مجھے آپ سے کام ہے جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اچھا وہ ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کا وہ کہے سر اب وہ کیا وہٹی چڑاتتا ہے رہتا ہے وہ بابا ردن کا وہ اتنا بڑا فین ہے بابر ردن کا
ہاں وہ بہت بڑا فین ہے اس کا
او کیا یار اس کو کہاں کھیلنا آتا ہے اس پلیئر کے اس اس اس پلیئر کا بھی کوئی مطلب فین ہوتا ہے فین جیسے ہوتے ہیں وراٹ کوہلی کے روہت شرما کے ایم ایس دھونی کے سچن ٹینڈولکر کے ا بابر اعظم کہاں سے بیچ میں آ مطلب نہ اس کو کھیلنا آتا ہے نہ کچھ کھم آاکا
ہاں
وہ کیا ہےس کو چلو اس نے پچھلی بار وہ پی ایس ایل پی ایس ایل کپ جیتا سیلیبریشن دیکھی کہ نہ مطلب کیا ہے بولوں میں اس کو
ا کیا
وہ میں اس کا واٹسپ چیک کرتا ہوں نا وہ کیا بولتے اس کو کا سر کا ا کم کم از کم کم از کم ایک دن میں دس بارہ پوسٹ چڑھاتا خالی ایک منےے وہی بابا کہ میں نے پرسوں کو بولا وہ کیا ہوگا گیا یار میرا نمبر ڈیلیٹ کر دو بولا کیوں میں کیوں نمبر رکڑی ہوں میں نے بولا یار پھر میرے سے سے مت رکھا کر یہ سٹیٹس شئیر ا بولا کیوں ہے میں نے بولا یار میں تنگ آ گیا یہ بابا تم کو دیکھتے دیکھتے دھ نچ کو کھیلنا آتا ہے کچھ نہ کچھ کاما کہ اس کے اسٹیٹ سر
ہاں وہ رکھتا ہے بہت سارے فٹس
او پک لے اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بسٹے سب ٹھیک
فرق ہوئی پھر
ہاں ہے تھوڑی بہت فرق
نے کیا بولا پھر
ڈاکٹر نے بتایا تھا ایم آر آئی وغیرہ کرنے کو وہ کیا اب ڈاکٹر نے دیے دوائی وائی ایک مہینے پہ
اچھا ایک مہینے پہ دوا ہے جی اچھا ٹھیک ہے وہ کھیا رکھا کر پھر ممی کا پاپا کیا کرتے ہیں آج پاپا کو پاپا جاتا ہے کہاں پہ
ہاں ہاں وہ جاتا ہے
اچھا ٹھیک عمر بھائی کیا کرتا ہے اچھا اس کی شادی کروانی سھی آپ عمر بیا کی
ابھی کہاں شا دیا ابھی کہاں شا د ا پہ مکان پینڈنگ پڑا ہے اتنا کام ہے مک کان میں
اچھا
ہاں
ا یا کیا کرے پیسے نہیں ہے پیسے ہوتے شاہجہ تو کیا وہی ہے نا پیسوں کی پرابلم ہے نا ہم کو
ہاں
اور وسیم وسیم کیا کرتا ہے آج وسیم
اس میں گئے تھا آج دعوت پہ
کہاں پہ دعوت کا دوت کہاں تھی
وہ گیا تھا چاچا کے ساتھ کپواڑہ سے آگے دو پانچ چھ کلو میٹر
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک شاہجیسیی
کہ تو ان کو
اچھا ٹھیک
ہاں
وسم کی شادی کروانی ت
کیا
وسے بھی شال کرانی تھی آب
اس کی کیا شادی کرو گے وہ ابھی چھوٹا ہے
اچے وہ دار جتا ہے اج پڑنے
نہ نہ وہ نہیں جا ہے اب
پھر
وہاں ایک دو مہنے رکا پھر بس واپس گیا پھر نہیں بولا میں نہیں جاؤں گا پھر مان
اچھا ٹھیک لیکن نماز پانچ ٹائم پ
ہاں نماز پڑتا ہے پانچ ٹائم
وہ اچھا یار وہ اچھا ب وہ اچھا بچا ہے
ہوں
یار مجھے بول رہا تھا صبح وہ آپ کیوں نہیں آتے میں نے بولا کہاں مجھے کہاں آنا ہے اور یار صبح کیوں نہیں وت پہ آتے وہ ادھر وہ میں نے بولا یار یہاں پہ ابھی موسم ہی خراب ہے
ہاں
تو دیکھیں گے میں نے بولا تو کیوں نہیں آتا جم بولا فیس نہیں ہے میں نے بولا یار کیا بول رہے اتنا کماتے ہو شہد بھی کماتا ہے اظہر بھی کماتا ہے باپ بھی کماتا ہے تو بھی کماتا ہے ماں بھی کہے ماں کیا کماتے میں نے بولا تم دودھ بیچتے ہو گائے کاا ہمارا ماں بھی کماتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پاس فیس نہیں نکلتی ہے جم کی یہ کیا بات ہوگا بولا کوئی نہیں میں آؤں گا پھر مجھے بول رہا ہے لاسٹ میں پھر بولتا ہے مجھے لاش مجھے ڈسک کم کمر کو تو میں نے بولا وہ جم سے ٹھیک ہو جائے گی ڈاپ پھرٹ بولا ہاں وہ ٹھیک ہو جائے لیکن پیسوں کا پرابلم ہے کچھ میں نے بولا اب اب آپ مطلب مثال کے طور پر آپ تو بولے ا گا پیسوں کی پرابلم ہے تو ہمارے جیس سے لوگ کیا بولیں گے
کیا ہوب لگے
تو کوئی پھر تو کوئی خطا ہی نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کو اگر آپ بولو گے کہ پیسے نہیں ہے وہ نہیں ہے پھر وہاں سے بولا ہاں ہم جائیں گے کوئی بات نہیں مجھے بول رہا تھا شام کو ملنا میں نے بولا کیوں کہہ رہے تھے ملنا کیوں ہے بولا یار کچھ نہیں بس ایسے ہی وہ ہے
مجھے بھی بول رہا تھا صبح میں بیمار ہوں یہ ڈس سکے ہو جاتا ہے نہیں نہیں اس کو اس کو ہو بھی سکتا ہے وہ جاتا ہے ایک دن جم کرتا ہے وہاں پہ ہیوی لفٹنگ
ہاں ہاں ایگو لفٹنگ ہے نا اس کو اس کو بولنا میں ہی ہوں بس اور ایک تو وہ ایک سال کے بعد آئے گا وہ کم سے کم ٹائم لے دو پانچ منٹ پانچ دس دن ٹائم لے تھوڑا سا مسل کھل جائے اچھے سے نہیں پہلے دن ویٹ اٹھائے گا وہ کرے گا ایک ے گا سب کو دکھاتا ہے ویسی تھوڑی باڈی بنتی ہے وہی نا ایسی تھوڑی باڈی بنتی ہے خیر ہمیں کہ کرنا خود کو ہے
ہاں
ہاں بس صلاح دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہ اور وہ سا فون بول رہا تھا مجھے کل صبح کچھ ٹیسٹ ویسٹ کروانے ہڈی ہوں کے میں نے بولا عمر کو بولو اگر عئمر آئے گا تو میں بھی آؤں گا بولا اس کو لگتے بارہ سو روپئے آج فری ہے وہ اچھا لڑکا ہے م
ہاں وہوش ہے
ہب میں نے بولا وہ میرے لیے وہ ٹیپ لانا یار میری انگلی میں تھوڑا درد ہوتا ہے مجھے پرسوں بلا وہ ڈا سرٹی بول رہ ہے میں نے اس کو اور اوپر سے بولا بولا پرسوں میں نے اس کو یار جوڑوں میں درد ہوتا ہے ممی کو پاپا کو کچھ ہے کلینک پہ بولا نہیں ہمارے پاس وہ سیمپل آئیں گے تو وہ بھیجنے نہیں ہوتے وہ مطلب سمپل ہوتے ہیں مطلب خود کے لی ٹھیک د وہ کورس ہے ایک مہینے کے لیے ہفتے ہفتے کے بعد میں نے بولا ٹھیک میں نے بولا آپ چار لانا ہے میرے لیے میں نے بولا میں نے بولا میرے بھائی کو بھی دوں گا پاپا کو بھی دوں گا ایک ایک خود کو بھی ایک اور ماں کو کو بھی ایک پھر دیکھیں گے اگلے مہینے کیا ہوگا بولا استے مطلب مطلب یہ ہے نا ہڈیا بڈیا مضبوط ہو جاتی ہے میں بولا ٹھیک ہے پین وین اس سے ریلیف ہوتا ہے میرے بوا ٹھیک ہے اچھا تو ایک کا کر مجھے کام ہے تھوا میں ا بھی بعد میں کال کرتا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اوکے